و السلام ہاں بتائیے آپ اس میں دیکھیے ابھی تک تو ہم ٹاپک جو لیے تھے اسکول اور سبجیکٹ کے بارے میں ٹھیک ہے تو ابھی ہم بات کریں گے جو مین ٹاپک دے گئے ہیں ٹھیک ہے جو ف فیوچر میں اور پاسٹ میں اور پزنٹ میں کیا تھا اور کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے سمجے گ
نہ میں نہیں سمجا
ہاں ہاں ہلو آواز آ رہی میری
میں یہ لگاتا ہوں پھر سے ج
اچا
جی یاد کرے شروع کرے میں یہ لگا لیتا ہوں سب ت
ہاں ابھی آ رہی ہے میری آواز
چ
ہاں میں نے لگا لیا ابھی
اچھا اچھا ہیڈ فون لگائی دے ہیں ہاں ہاں تو مجے مس بل اور کون سا سھ ہاں تو ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں آج کا کل کا اور کیا ہو چکا ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے سو ابھی آپ جو اسکول میں جو سیکھے نا آپ تو اس میں اب اس میں ابھی جو یوز کیا اس میں کیا کیا یوٹیلائز ہوا آپ کو مطلب ہاں
سے بتائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے اسکول میں سیکھا ہے کتاب مطلب جو سب کن ہم نے پڑھا ہے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا یہ پوچھ رہے ہیں کیا جی ماشاء چلا میں بالکل سمجھ پایا ٹھیک ہے ہاں دیکھیے کتاب اگر وہ سب کن دیکھا جائے فار ایگزامپل اگر یہ چاہے اردو کی بات ہو چاہے انگلش کی بات ہو انگلش اور اردو کا تو میں یہ فائدہ بتاؤں گا ہندی تو جیسے کہ میں آپ کو بتا آ تھا ہندی کے کا تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن میں کسی ہندی سے اسپیکر فار ایگزامپل اگر کوئی م فلن کوئی بندہ جو ہے وہ ہندی بولتا ہے آپ کی بات کرتا ہوں میں چلو مان لیتے ہیں آپ ہندی بول رہے اور میں اردو بول رہا ہوں ہم دونوں کو یہ پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ میں سے ہم دونوں میں سے ہندی اور اردو کون بول رہا ہے لیکن ہم بات چیت کر پائیں گے تو یہ اردو کا یہ فائدہ ہوا اسکول نہیں جاتا تو بالکل بول نہیں ہے کہ نہیں تو اردو پڑھنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں بات چیت کر سکتا ہوں ہ یہ ہندی میں کسی بھی انسان کے ساتھ جو کہ ہندی جانتا ہے ٹھیک ہے اور جس سے کہ مجھے میں آپ جیسا کہ آپ کو پت یہ میں یہ جو ہے جاب بھی کرتا ہوں اس میں تو اردو کا یہی فائدہ ہوا ہے کہ جاب بھی ملی ہے اس سے اور جو ہے بات چیت بھی کر پاتے ہیں لوگ اسے کنیکٹ ہو پاتے ہیں اس ایپ کی بھی بات کریں تو اس ایپ پر بھی جو ہے میں سمجھ پاتا ہوں پاتا ہوں جو اس میں اردو میں انسٹرکشنز آتی ہیں تو بہت ساری چیزیں ا لائف میں جو ہے ان لینگویج سے اگر مذہب کی بات کریں تو بہت ساری کتابیں اردو میں جو جس مذہب لکھا ہوتا ہے وہ پڑھی ہے ا نیو قرآن شریف کی جو یہ باقی تفصیریں ہیں ترجمے ہیں تو وہ بھی خصو ہمارے یہاں انڈیا میں جو ہے ہندوستان میں اردو میں ہی پایا جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے تو وہ اس سے بھی مطلب مذہب کے طور پہ بھی دیکھا جائے اس میں بھی فائدہ ہوا لائف میں دیکھا جائے زندگی میں دیکھا جائے تو اس میں بھی فائدہ ہوا ہے لوگ ان سے بات چیت میں اس میں بھی فائدہ ہوا ہے اور کیا بولتے ہیں اس کو یہ جوب اس میں بھی فائدہ ہوا ہے یہ میں اردو کی بات کر رہا تھا تھا تو فائدہ ہوا ہی ہوا ہے لوگوں سے کنیکٹ ہو پانا اپنے خیالات شیئر کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ہے نا تو فائدہ ہوا ہے تو چاہے وہ کتابی طور پر ہو چاہے وہ لینگویج کے طور پر ہو اگر اردو کی بات کریں تو فائدہ ہوا ہے اسی طرح اگر ہم میں انگلش انگریزی کی بات کروں اس سے بھی کافی فائدہ ہوا ہے آپ کو بھی پت ہے مطلب وہ انٹرنیشنل نا لینگویج ہے انٹرنیشنل زبان ہے دنیا بھر میں جو ہے بولی جاتی ہے تو اس میں یہی فائدہتا ہوتا ہے کہ اور فائدہ ہوا بھی ہے جیسے آپ دنیا کے کسی بھی انسان کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہو ان کو اپنے جو ہے خیالات ان کے ساتھ جو ہے شیئر کر سکتے ہو وہاں سے سن سکتے ہو ہے نا بات چیت کر سکتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ ہوا ہے یہ جوب کی بات کریں تو اس میں بھی فائدہ ہی ہوتا ہے آج کل تو وہی پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ انگریزی آتی ہے کہ نہیں تو فائدہ ہوتا ہے اور سیکھ جتنی زیادہ آپ سیکھتے ہو کسی چاہے وہ لینگوج ہو چاہے وہ کتاب ہی کیوں نہ ہو ہے نا تو فائدہ ہوتا ہی چاہے وہ ابھی ہو جتنی زیادہ آپ سیکھو گے اتنا زیادہ فائدہ ہی ہوتا ہے چاہے وہ ضروری ابھی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پیسہ اس سے زیادہ ملیے نہیں باقی لائف کے جو زندگی کے باقی جو شعبے ہیں ان میں بھی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں تو یہ ہاں تو یہ یہی میرا ماننا ہے اور یہی چیزیں میرے کو لگتا ہے فائدہ ہوا ہے اور بھی ایسے بہت سارے فوائد ہیں جو ہوئے ہوں گے جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے ہمارے ذہن میں اکثر یہ آتا ہے کہ یہ مطلب جو ہماری نظر میں آتے لیکن اس سے بھی بڑے کافی فوائد ہوتے ہیں اس سے ہے نا ہے کہ نہیں تو وہ بھی ہوئے ہوں گے لیکن ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا اب ی
ہاں جی میں ایڈ کر سکتا ہوں میں اس میں کچھ ملا کے ل بتاؤں گا بتانے کچھ شروع میں دیکھیے آپ نے جیسے کہ بولے اسکول سے جو تعلیم آپ نے جو حاصل کی ہے وہ تعلیم سے ابھی آپ وہ آ ابھی آپ کو ضرورت جو پڑ رہی ہے جیسے کہ ہم بات چیت سے سمجھ پا رہے ہیں ایک دوسرے جو ایگزیکٹلی جو آپ پوائنٹ کے بات کر رہے ہیں آپ مان لیجیے ابھی آپ انڈیا میں ہے سپوز اگر آپ ان فیوچر میں آپ حیدرآباد میں یا آپ کے ریلیٹیو کوئی بھی ہو بس آنے جانے کے ٹائم میں مل لیے یا ملنے کے وسے آپ جا رہے ہو پھر راستے میں اگر گاڑی خراب ہو گی تو حیدرآباد میں مطلب کیا ہے اردو ب بات چیت کر د بٹ بیچ میں ایسا ہونے کے کارن تھوڑے لینگویجز ایسے رہتے ہیں کہ نہ ہی ہمیں کمیونکیٹ کر سکتے نہ ہی ایکسپلین کر سکتے مان لیجے تیلگو ہو یا مراٹھی گجراتی بنگالی بٹ اس میں جو کا گمنٹ چیز کیا ہے کہ ہم ایک لکھت کے ذریعے سے سمجھا سکتے ہیں یا کوئی بھی جو گریجویٹ یعنی کوئی پڑھے لکھے ہیں جو قابلات ہیں ان سے ذریعے سے ان کو سمجھا سکتے کہ فلان یہ ہراستہ یہ کہاں ہے مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو اسکلس ہے جو آپ نہیں رہتے جگہ بھی آپ وہاں سے جیت سکتے آپ رہ سکتے تو دوسری بات کیا ہے میں ابھی دیکھو آپ کشمیر کو جانے کے ٹائم پہ ان کی کوئی بھی کوئی بھی سمسیا اگر کچھ بھی آ ہے نا تو فرسٹ ہم یہ چہ کر دے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے بات کرنے کے لیے دیکھیے اگر اب ہم باڈی لینگویج بھی اگر بات بھی کر رہے تو سمجھ میں آ جائے گا ارے ہاں پازیٹیو سیدیدھی بات کر رہا ہے وہ جو اسکول میں یہ کیا سکتے ہیں فرسٹ رسپیٹ بڑے جن ہو چھوے جن ہو ایکسپرٹ کیسا کرتے وہ علم ایسا چیز ہے کہ سامنے والا
ہممم ہممم
آسانی سے سمجا سمجھ سکتے تاکہ ہاں فلا نہیں ہے امی جو پزیٹیولی بات کر رہا ہے اور ایٹیٹیوڈ نہیں ہے اور ہاں اس اس سے میرا بھی کچھ کام بھی بن سکتا ہے بول کے ویسا علم حاصل کرنا بہت ضروری اب کے دور میں اور انگلش کے انگریزی زبان ایسی ہے کہ آپ انڈیا کے اندر ہیں تو الحمد للہ کر لے سکتے ہیں بٹ انڈیا کے باہر جو ہے کبھی بھی اگر آپ اس پہ جا رہے ہو یا کوئی دوسرے کام کے سلسلے میں آپ جا رہے ہو جیسے کہ دبئی یا سعودی آپ کو لینگویج اگر آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تو انگلش جو ورڈ ہے وہ آپ جو ہے یوز کر سکے انگلش سینٹینس ہے اور انگریزی جو بات چیت جو ہے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں آپ جو آپ کی جو ضرورت ہے وہ آپ بتا سکتے ہو فلانے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مطلب آپ مان لیجے سے آپ سفر کر رہے ہو دو دن تین دن ہو گیا آپ بک لا لگ رہی بک تو کیسی چیز ہے کہ بھوک لگنے کے لیے آپ وہ بات کرنے کے لیے بھی لینگویج یوز کرنا ہوگا ان میں می کرنا ہوگا تو اگر آپ لینگویج یعنی آپ بات چیت سے اگر آپ اگر آپ پکڑ اچھی رکھیں بات چیت کرنے میں تو اپ کہاں بھی اب
بالکل جی بالکل آپ کہیں پہ پھنس نہیں سکتے آپ کو کوئی یہ پریشانی پریشانی نہیں ہوگی کچھ آپ کو اپنے یہ جو ہے اپنے آپ کو ایکس پریس کرنے میں یا کوئی چیز مانگنے میں ہے کہ نہیں کسی چیز کو کچھ کہنے میں یا کچھ چیز مانگنے میں تو یہ یہ چیز ہے ہ بالکل صحیح بات فرمائے آپ نے ایسا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بھی چیز آپ کچھ بھی کر لیں ضائع نہیں ہوتی ہے وقت طور پر آپ کو لگے گا میں اگر یہ چیز کر رہا ہوں تو یہ ضائع ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وقتی طور پر آپ کو یہ چیز لگے گی لیکن اگر دیکھا جائے تو فائدہ ہوتا ہے ہر ایک چیز جیسا کہ میں ابھی بھی بتا رہا ہ تو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہاں
اب مان لیجیے اگر اب ہم اسکول کی بات کر رہے ہیں تو میکس اس کے لیے ابھی آپ دیکھو کچھ بھی سودا لانے کے ٹائم پہ یا کچھ بڑی رقم اگر کم بھی دیے تو زیادہ ہے زیادہ بھی دی تو کم ہے تو وہ اپن پوائنٹ کر کے یا اس کا حساب ٹھیک سے ٹھیک بتا کے آپ نے زیادہ ایک روپیہ زیادہ دیا ہے ایک روپیہ کام ہے یہ آپ حساب کر کے بتا سکتے ہیں مے اسکم رہے تو میرے پاس کیا بولتے
ہاں جی ہلو آپ کی آواز ہاں آپ باری ہے آ باری تھوڑی سی کٹ گئیھی
اوکے اوکے سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اسکول میں جو میتھس کی جو سبجیکٹ ہے آپ اسی بد لے لیجے کہ مس میں کیا حساب کتاب کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ ہ چھوٹی چھوٹی باتیں سب آسانی سے لگا سکتی مجیے آپ نے تو پچاس ہزار یا تیس ہزار کوئی بھی پرچز کوئی بھی خرید رہے تو ان میں آپ کو کم پیسے زیادہ پیسے بھی دییں گے تو آپ اس کے حساب سے بھی یہ بتا سکتے فلان آپ نے جو پیسے جو دیے ہیں وہ شاد ہی کم سے کم دیا ہے آپ نے پیمنٹ تو اس کا آپ حساب کر کی یہ میرا لگہ آپ زیادہ کم پیسے لگو وہ بھی لگا سکتی اور زیادہ بھی یہ تو اس کی بار ہوتی اپ تو یہ پوری کیا ہے بولے تو حساب سے آپ اسکول سے جو تعلیم حاصل کر رہی ہے نا
جی جی
فیوچر میں یعنی آپ کو ابھی تو ضرورت کیا آ کی کام
کام آئے گی بالکل ایسا ہے کوئی بھی ہاں کوئی بھی چیز ہو جو بھی ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ ایسا ہے بالکل صحیح بات ہے چاہے سائنس کا بھی ہو تو کام کبھی نہ کبھی ایسا لگتا آپ کو آپ کو اچانک جیسے ہم بچپن میں کوئی چیز پڑھتے تھی تو اب جا کر کے کوئی اچانک سے وہ چیز یاد آتی ہے یا کبھی ضرورت پڑتی ہے یا کبھی ہم دیکھتے ہیں اور ہم پ ہم پھر ہمیں یاد آ یہ ہم نے پڑھی تھی ہم نے سنا تھا ایسا بچپن میں یا اسکول میں ایسا پڑا تھا تو تب آتے ہاں یہ چیز تو ایسا ایسی تو تب لگتا کہ نہیں بھائی وہ بےکار نہیں تھی وہ ہم پڑھتے اچھا تھے مطلب اچھی چیز تھی وہ جو ہم پڑھتے تھی لیکن تب جو بچپن میں ہوتے تھے اب اپنا ہی پڑھنے کا موڈ ہوتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ بےکار سے چیزیں لیکن جب تھوڑا بڑا بڑے ہوتے ہیں اور